سلام علیکم
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال بس الحمد للہ ٹھیک آپ کیسے ہیں ہیلو ہ بس میں ادھر ہی گھر آیا ابھی کالج سے واپس بش
کھاانا کھا
ہاں کھانا کھا لیا
کیا بنا تھا
ہاں بریانی بنی تھی وہ کھا لی میں نے
ہاں کون سیک کاا وا بریانی
ارے نہیں مرغے کی بریانی
اچھا
آپ نے کیا کہا ہے
ہم نے ہم نے تو ہوں ہم نے تو وہ کھائی مرغ ب
وہ کھائی کیا کھائی مرغا کھائی
مرغا کھایا اور بینس کھائی
اچھا اور آپ بتائیں کیسا رہا آپ کا دن
ج ٹھیک نارمل جیسا ہوتا ہے ر کچھ خاص نہیں ہے
سثم کےس ہیں
ہو بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک
آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
میری آواز اتنی ہی ہے
اتنی ہے اچھا ج
اور وہ لوگ کام کہاں پہنچا
میرا کام بھی چل رہا ہے آپ بتائیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک
آپ کے والد صاحبق کی امی جان سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ سب ٹھیک ہے
چلیے یہ تو اچھی بات نہیں سب ٹھیک کیریئر سے رہنے چاہیے
ہاں اللہ سب کو کہلوا پھر سے رکھے
ہاں اور آپ بتائیں کیسا گیا آج دن
تم کیسا تھا
موسم یہاں کے موسم کے بارے میں کیا کیا ہی کہنا یہاں آگ بول رہی ہے
اور یہاں ٹھنڈ
وہاں کیوںٹھنڈ ہے بارش ہوئی کیا
ہاں
بارش
یہاں تو گرمی کا نام ہی نہیں ہے
ہاں
میں نے بولا یہاں تو گرمی کا نام ہی نہیں اب تو جون بھی آ گیا گرمییا آئی
ہاں تبھی کشمیر پوری دنیا میں مش ور ہے
ہ اب تنگ آئے اس موسم سے بہت ات جلدی ٹھیک میں نے بولپ تنگ آئیے اسس موم سے اب ہوتا جلدی ٹھیک
ارے کیا تنگا ہے لوگ بولتے ہیں کاش ایسا موسم رہنے کو مل ج جائے آپ کشمیر میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ ہ
پچھلی سات آٹھ نو مہینے سے ہم ٹھنڈ میں ہی ہے
پھر آئیے جموں دیکھیے گرمی کا نظارہ
نہیں اتنی گرمی کہاں
یہاں تو اس بانک گرمی پڑ رہی ہے اور پھر کبھی کبھار بجلی بھی چلی جاتی ہے بہت حالت خراب ہو جاتی ہے ادھر اس گرمی میں جب بجلی چلی جاتی ہے
ہوں وہ بھی نہیں وہاں کی گرمی تو سب سے گندی گرمی ہے
یہاں تو ناقابل برداشت گرمی ہے
ہوں
بہت گرمی پڑتی ہے ادھر پورے جموں میں
تو ہے ہی مجھے لگتا ہے سب سے گندی گرمی ہوتی ہے جموں میں
یہاں بہت بیاانک گرمی ہوتی ہے دلی بلی میں بھی گرمی ہوتی ہے پر یہاں جموں کی گرمی نا او ہو بہت گندی کر ہے جتنے میں بھی میری دوست دلی ولی میں ہیں ایک بار ایک آیا تھا یہاں وہ بولتا ہے دللی میں درجہ حرارت بلے ہی زیادہ ہو پ ہلو م بلا گا میرے دوست آئے تھے پچھلے مہینے بول رہے تھے دلی میں تو درجہ حرا زیادہ ہوتا ہے
اگر ایسی گرمی نہیں ہوتی ہے نا یہ جموں کی گرمی ن کچھ الگ ہی ہے ہوں
ناقابل برداشت گرمی
ہ یہاں تو ابھی پھر سے ہوا آ ہیں طوفان
اور بتائے آپ آپ کے ساسو ماں سسر جی سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
کیسی جا رہی ہے شادی فضا زندگی
شکر اللہ کا اچھی ہے
آپ کے جو شوہر ہے وہ کیسے انسان ہیں
وہ تو بہت اچھے انسان ہے
اچھے انسان ہیں چلیے آپ جیسی بیوی ہو تو شوہر بھی
وہ تو بات ہی صحی بولیا اپ نے سو
چ بذاتت خودا بہت اچھی انسان ہے تو
اچھے انسان کو اچھا انسان ہی ملتا ہے ہ یہی تو ہے وں کے سات برا تھوڑی ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے
اچھوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے اچھوں کو اچھی چیزیں ہی ملتی ہے
کیا بول رہے ہیں آپ
میں نے بولا اچھووں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے
اور آپ کی شرر کی حیات ہی ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے بہت اچھے سے ہیں دن ب دن موٹی ہو جا رہ ہوئے جا رہی ہیں وہ
تو کیا ہو گیا موٹا پن گناہ تھوڑی ہے
نہیں گنااہ نہیں ہے میں وی سے ہی بول رہا ہ وہ پانی کا ایک گلاس بھی پی لے تب بھی وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے
بچاری اب ہوگی اس کی
بچاری تو نہیں ہے وہ اب کیس بات کر رہی ہیں
عورت بچاری ہی ہوتی ہے
ارے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کی غلط فرمی ہے وہ بہت اچھی انسان ہے
اچھے انسان بھی بچارے ہو سکتے ہیں ایساڑا
نہیں بچارا تو نہیں ہو سکتا ہے سب کا چارہ کرنے والا رب ہے
وہ والا بچارا نہیں
ہاں
میں نے ملب وہولا بچارا چارہ کرنے والا تو وہی ہے ہم انسان تھوڑی چارہ کرتے ہیں ہ انسان تو بہت خود کا ہوتا ہے
ہاں
میں نے بولا انسان تو بہت خود غرض ہوتا ہے وہ تو اس کی ذات ہے جو رحیم ہے جو رحم کرتا ہے انسان تھوڑی وتتے ہیں ہاں اور آپ کی پڑھائی کب ختم ہوگی
ہ جی
میں نے بولا آپ سے پڑھائی کب ختم ہوگی
ارے کیا بتاؤں میں آپ کو یہ پی ایچ ڈی ڈگری بھی ایسی ہے کہ ایک بار گھس جاؤ پھر گھسنے کا پتا لگتا ہے اس د لیے پر نکلنے کا کوئی پتا نہیں ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے چلو اللہ آپ کو کامیابی دے
ہاں یہ نام اور آپ کے کیا سو کوئی نوکری ووکری مل رہی ہے کیا آپ کو
ارے وہ کہاں ہے نوکریاں تلاش تو جاری ہے کیا پتہ مل جائے
ت ساد حالات ہی خراب ہے تبکے
کون سے حالات؟
ایک سدی حالت
اچھا ہاں حالات کسی کس طرح
آپ کے بھائی جان ٹھیک ہے اچھے سے ان کی اہلیہت ٹیک
شکر ہگ کا وہ بھی ٹھیک ہے ہاں شکر شک شکر اللہ کا
جی کیا بول رہے آپ آواز نہیں آ رہی آپ
میں نے بلائی یہ اچھی بات ہے کہ تب ٹھیک ہوں خیر عفیت سے ہوں
ہاں اللہ سب کو خیر و آفت سے رکھے وہی بہت بڑی بات ہے سکون میں رہے سب صحت سلامت ت وہ تیا ہی چاہے کو
اچھا آپ جو وہ کچھ نیا کچھ کام دیکھ رہے تھے وہ کیسا جا رہا ہے ٹھیکٹھاک کہ
ہاں وہ تو ٹھیک ہی ج نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہی جا رہا ہے بس آپ کو تو پتہ ہے شادی کر کے اتنا پھر وقت پہ ملتا ہے انسان
ہاں جی ہاں جی سسرال میں آپ مشغول ہوتی ہوں گی دن بھر کاموں میں
اتنا وقت ملتا نہیں ہے کام کو دینے کےلئے
ہاں جی یہ تو ہے میں نے سنا تھا آپ کہ جو سسر جی ہیں وہ وکیل ہیں پیشے سے
ہاں وہ پیشے سے بات م لے کیوں آپ کو کوئی کیس ویس لڑنا ہے
نہیں نہیں اللہ بچائے کہ اس لڑنے سے ہم ایسیے ہی زندگی میں ٹھیک ہیں بنا عدالت کوورٹ کچہری کے چکر لگائے
چلیے ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھیے
آپ بھی اپنا خیال رکھیں صحیح سلامت رہے چلیے اللہ حافظ چلیے ال